ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام آپا اور بتائیے کیسی ہو آپ
بس ٹھیک ہوں میں آپ سناؤ آپ کیسے ہو گھر میں سب لوگ کیسے ہیں
جی ٹھیک ہے انشاء اللہ اللہ کا فرم ہے سب ٹھیک ہے سب خیریت سے ہے آپ سنائیے کیسے فون لگایا آپ نے
تو سوچا چلو بات کروں آج دل کر رہا تھا کہ تم سے بات کروں اور کچھ لذیذ دار کھانا بنا کے کھایا جائے لیکن اس ک سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا وں میں کھاناوں جو سب کو پسند آ جائے اور سب شوق سے کھائیں
ارے آپا تو پھر تو آپ میرے خیال سے بالکل آپ بریانی بنائیے پورے سب انگلیاں چاٹ چاٹ کے کھائیں گے بریانی بنائیں گے تو
اچھا واہ بریانی بریانی تو بہت پسند آتی ہے سب کو ویسے ایکین ہمارے یہاں سبھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں بریانی لیکن مجھے اس کی ترکیب ٹھیک سے نہیں آتی اچھے سے بنانی نہیں ہے مجھ
جی کوئی بات نہیں میں آپ کو آسان اور لذیذ طریقہ بتاتی ہوں بریانی بنانے کا ایک دم سرل طریقہ
جی جی ضرور بتائیے کیونکہ کہ میں بھی سیکھنا چاہتی ہوں کیوں کہ اچھے اچھیے سے بناؤں اور سب اچھے سےکھھائیں
جی جی آا بالکل آپ بنائیے سب سے پہلے دو جی جی آپ سب سے پہلے تو چاول کو اچھے سے دھو کر تیس منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے بھگو د ہے نا چاول کو
اچھا اچھا اچھا پھر
پھر اب چکن یا مٹن لے لو ل اسے دہی ادرک لہسن پیسٹ او کے مسالوں کے ساتھ میرینیٹ کر دو
مکس کر کے رکھ دو ہاں ملا کر رکھ دو اچھے سے ملا کر رکھ دو اچھا کون کون سے مسالے ڈالتے ہیں ویسے
ویسے تو دیک یہ آپا زیادہ کچھ مسالے نہیں پڑتے ہیں جو ہمارے گھر میں اویلیبل کچن میں رہتے ہی ہیں ہمارے وہ یہ مسالے کوئی الگ سے مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو جیسے ہل ج لال مرچ دھنیا پاؤڈر گرم مسالہ نمک اور تھوڑا نیمبو کا رس ڈال کے اور اچھے سے مکس کر کے رکھ دو
اچھا تو پھر کتنا سمے میرینیٹ کرنا ہوگا ان کو مکس کر کے کتنے ٹائم تک رکھ اٹنا پڑے گا
کم سے کم ایک دو گھنٹے تاکہ مسالے اچھے سے اندر تک چلے جائیں اس میں
اچھا اچھا ان کا سواد اندر تک چلا جائے
ہاں اندر تک چلا جائے
اچھا پھر آگے کیا کرنا ہوگا
پھر ایک بڑے برتن میں تیل ڈال کر پیاز اور کو سنہرا بھورا ہونے تک پکالو
جی پھر پھر مانس ڈال دو
جی ہاں اب میرینیٹ کیا ہوا مانج ڈال کر اچھے سے پکاؤ خوب ا اچھا الٹ پلٹ کے ہلاتے ہوئے اچھے سے پکاؤ الگ برتن میں جی جی میں بتا بتاتی ہوں آپ ایک منٹ بتا رہی ہوں الگ سے پانی ابال کر اس میں تیج پتتا الائچی لونگ اور نمک ڈالو پھر چاول ابال ابال لو الگ سے الگ سے تھا پہلے م ابالنے چاول ہم کو
اچھا اچھا تو پھر اس میں لیئر کیسے بنتی ہے جیسے کہ مسالے کی لیئر اور پھر چاول کی لیئر وہ
جی جی جی جی میں میں بتا رہی ہوں اور سب سب سے پہلے آدھا مانس پھر آدھے چاول پھر اوپر سے کیسر والا دودھ اور ہرا دھنیا ڈالو ایسے مجھ کو ایسے لر جب پک جائے نا آپ مانس بھی پک گیا اور چاول بھی پک گئے تو پھر ایک بڑے برتن میں پہلے نیچے چاول بچھاؤ پھر اوپر مانس پھر چاول پھر ایسے کر کے اس میں لر لر
اچھا اچھا ایک کے اوپر ایک ڈالتے جاؤ
ایک کے اوپر ایک ڈالتے جاؤ دییے
اچھا اچھا واہ خوشبو تو بہت اچھی آتی ہوگی نا ان سب چیزوں کی مجھے تو سن کے بڑی اچھی سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے
جی ہاں یہی تو بریانی کی اصلی پہچان ہے
پھر کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا ہوتا ہے آگے بتاؤ جلدی اب تو دل دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے
اور اب برتن کو ڈھک کر دھیمی آنچ پر تھوڑی دیر دم لیتے ہوئے پکا لو
اچھا کتنی دیر لگ بھگ کتنی دیر تک دس منٹ یا پندرہ منٹ کتنی دیر تک لگ بھگ
لگ بھگ بیس پچیس منٹ کے لیئے رکھ دو تاکہ سارے مسالے چاول میں سما جائے
اچھا پھر بریانی تیار ہو جائے گی
جی ہاں پھر ہلکے ہاتھ سے ملا دو اس کو
اچھا اچھا سنڈا دو
ہاں ہلکے ہاتھ سے اچھے سے سے الٹ پلٹ کر کے ملا دو ان کو
اچھا اوپر سے کچھ ڈالتے ہیں
جی ہاں پھر فرائڈ جو پیاز پودینہ نیمبو ڈالو سواد اور اچھا بڑھ جاتا ہے
ارے واہ نیمبو اور پوچھ دینے کا سواد تو بس پوچھو ہی منہ پانی آ جاتا ہے اور مجھے تو بھوک بھی لگنے لگ گئی ہے
ہاں ہ ہ ہ ہ ہ ابھی تو صرف ریسیپی سنی ہے جب پک کاؤ گے اور بناؤ گے تو کیا حال ہوگا
ہاں ہاں مجھے تو اب کھ بنا کے یہ بریانی کھانی ہی ہے اور ویسے مجھے کھانا بنانا بہت اچھا لگتا ہے نئے نئے پکوان بناؤ اور کھاؤ بس بہت شوق ہے مجھے
جی ہاں اا بس کھانے میں یہی ہے کہ بس سوق ہونا چاہیے اور تھوڑا صبر ہونا چاہیے تو پھر دیکھو کھانا کتنا لذیذ اور ٹیسٹی بنتا ہے
ہاں یہ بات تو صحیح کہیے آپ سبر کے بنا کوئی لذیذ دار کھانا بنا ہی نہیں سکتا اور اگر آپ سب کر رکھ کر نہیں بناؤ گے تو کھانا اچھا بنے گا ہی نہیں
جی بالکل جی بالکل اور محبت سے بنا ہوا کھانا ہمیشہ بہتر اور لذیذ ہوتا ہے
جی ہاں یہ بات تو آپ نے صحیح کہا پیار سے کھانا بنا کر کھلاؤ تو سبھی خوش ہو جاتے ہیں
جی جی بالکل پھر آپ کب بنا رہی ہو بریانی
جی ہاں ہاں بریانی آج میں بنانے جاؤں جاؤں گی اور ابھی مارکیٹ جا کے سارا سامان جلدی پھٹا مٹافٹ سے ل اور بس
انشاء اللہ
ہ
انشاء اللہ اور مجھے بھی کھلانا ہے بریانی پھر مجھے مت بھول جانا آپ
ارے آشاء اللہ آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں میں آپا آپ نے تو مجھے اتنی لذیذ دار بریانی بنانا سکھایا ہے تو میں آپ کو تھوڑی نہیں بھول سکتی ہوں آپ کا تو ضرور کھانا بنتا ہے آپ کو کھلانا ضرور بنتا ہے
جی جی بالکل بالکل میں بھی آؤں گی اور بالکل ٹیسٹ کروں گی کہ آپ کیسا کھانا بناتے ہو مجھے بھی ویسے میں نے بہت سنا ہے کہ آپ بھی کھانا بہت نذیذ اور سوادشٹ بناتے ہو بہت تعریف سنیے آپ کے ہاتھ کے کھانے کی کی آس م نے
ارے یہ تو آپ کا بڑپن ہے جو آپ اتنا تعریف کر رہے ہو
ارے نہیں نہیں آپا صحیح بول رہی ہوں میں میں نے آپ کے کھانے ہاتھ کے کھانے کی بہت تعریف سنی ہے جو بھی آپ کے یہاں کھانا کھا کے آتا ہے تو اس کے منہ سے تعریف سن کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی آپ کے گھر اگر ایک بار تو دعوت پہ آنا ہے کھانا کھانے کے لیے
ہ جی جی آ جائیے آپ تو آج ہی آ جائیے چلو ساتھ میں مل کے بریانی پکاتے ہیں اور کھا سب کھاتے ہیں سبھی لوگ آجے جائیے آج آپ ہمارے یہاں دعوت پہ
کٹ سے سامان لے کے آئیے پھر آتے ہیں پھر اور ملتے ہیں بریانی پہ دعوت پہ بریانی کی دعوت ہے بالک کل آپ کے گھر آ
جی جی بالکل ماس ان شاء اللہ ضرور آئیے سب ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے اور لذیذ دیر کھانے کا لطف اٹھائیں گے
جی جی بالکل آپ پھر تو ملاقات چلو آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں پھر اور بریانی کا لطف اٹھاتے ہیں آپ کے یہاں
جی ہاں جی ہاں ان شاء اللہ آپ ضرور آئیے ہم انتظار کریں گے
جی جی بالکل آپا اور اچھے سے بنائیے گا آرام سے اور بالکل آپ بے فکر ہو کر بریانی بنانا من میں کچھ ٹینشن یا کچھ ایسے جھجھک رکھنا مت کیوںکہ جتنا بے فکر ہو کر بریانی بنائیں گے نا
ٹینشن کس بات کی آپا آپ ہو نا اگر آپ ہو نا میرے ساتھ میں کچھ بھول بھی جاؤں گی تو آپ خود
اوررے کبھی کبھی میں آنے میں لیٹ ہو جاؤں یا میرا فون لگے نہیں لگے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بالکل بے فکر ہوا جیسے میں نے ب ہے نا ایے بنانا آپ تو بالکل بہت ل جی جو سوادشٹ بریانی بنے گی آپ کی
بتائے طریقے سے بریانی بناؤں گی آج
چلو آپا ٹھیک ہے پھر انشاء اللہ بہت اچھی بات ہے
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ اب اجازت دو
خداپظ خداپظ
ل